ہلو
آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
اچھے ہیں
سب خیریت
یس ربا خیر سب خیریت
بالکل بالکل تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آج ہم لوگ گپتگو کرنے والے ہیں
جی ہاں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سائبر سرکشھا اور آن لائن دھوکا دھڑی
بالکل بالکل بالکل
وعلیکم السلام آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے آج ہم ایک ایسے موزے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو آج کے ڈیجیٹل دور میں ہر موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والے انسان کے لیے بے حد اہم ہے سائبر سرکشا آن لائن دھوکا دڑی
بالکل بالکل ا آج ہم گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں بجلی کا بل بھر ہیں بینکنگ کرتے ہیں اور سرکاری سیواؤں کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جہاں اتنی سہولیات ہے وہیں دھوکا دڑی کا خطرہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے
بالکل بالکل کیا خوب فرمایا آپ نے آج سائبر اپرادھی لوگوں کی چھوٹی لاپرواہی کا فائدہ اٹھا کر ان کے بینک کھاتے نجی جانکاری محنت کی کمائی تک پہنچا سکتے ہیں اسی لیے جاگروک رہنا ہی سب سے بڑا سرکشا ہے
بالکل بالکل سائبر سرکشھا کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے مجھے
بالکل بالکل آپ نے خوب فرمایا سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ سائبر سرکشا آخر ہے کیا سائبر سرکشا یعنی ہمیں جب بھی ہم پیسے نکالنے جاتے ہیں تو ہم ان سے اپنی ڈیٹیل لیں ہم اپنی پوری ڈیٹیل ان کے پاس نہ چھوڑیں کیونکہ ہمار ہم اگر ان کے پاس اپنی پوری ڈیٹیل چھوڑتے ہیں تو ان چیزوں کا غلط استعمال لوگ کر دیتے ہیں ہم کبھی بھی اپنا کوئی بھی بینکنگ میں کام کرتے ہیں تو اپنا پاسورڈ ہمیں چھپا کے استعمال کرنا چاہیے کریڈٹ کارڈ ہو یا بینک اکاؤنٹ چھپا کے رکھنا چاہیے ان کے پاس اپنے پاس بک بینک اکاؤنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے
بالکل بالکل سائبر سرکشا کا مطلب ہے اپنے موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ بینک کھاتے اور نجی جانکاری کو آن لائن چوری ہینکنگ اور دھوکا دھڑی سے سرکشت رکھنا جیسے ہم اپنے گھر کے دروازے پر تالا لگاتے ویسے ہی ڈیجیٹل دنیا میں بھی سرکشا کے مضبوط انتظام ضروری ہے
بہت کیا خوب فرمایا ہے آپ نے یعنی ڈیجیٹل دنیا میں سودھانی سب سے بڑا تالا ہے آن لائن دھوکا دھڑی کے عام طریقے
بالکل بالکل فیسنگ فیسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جو دھوک کے بعض نقلی ویبسائٹ ای میل ایس ایم ایس واٹس ایپ میسج بھیج کر لوگوں سے بینک ڈیٹیل او ٹی پی یا پاسورڈ مانگتے ہیں
کیا خو فرمایا یعنی یاد رکھیے کوئی بھی بینک یا سرکاری سنستھا فون میسج پر آپ کا او ٹی پی پین یا پاسورڈ نہیں مانگتا
بالکل بالکل فرضی کال کئی بار کوئی خود کو بینک ادھیکاری پولیس کورئر کمپنی یا سرکاری کرمچاری بتا کر کال کرتا ہے
بالکل بالکل کیا خوب فرمایا آپ نے ایسے لوگ ڈرا کر یا لالچ دے کر اپنی گوپنیتا جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
سبحان اللہ کیا خوب کہا آپ نے نوکری اور انعام کا جھانسا آپ کی لاٹری لگ گئی گھر بیٹھے پچاس ہزار کمائیے یا سر سرکاری نوکری پکی جیسے سدیش اکثر دھوکا دھڑی کا حصہ ہوتے ہیں
سبح اللہ کیا خوب فرمایا آپ نے اگر کوئی آفر سچ ہونے کے لیے بہت زیادہ اچھا لگے تو سب سے پہلے اس کی جانچ ضرور کریں
بالکل بالکل سوشل میڈیا ہینگنگ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
آج کل فیس بک انسٹاگرام اور واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر کے لوگوں کے لوگوں کے دوستوں اور رشتے داروں سے پیسے مانگے جاتے ہیں
بالکل بالکل اس لیے مضبوط پاسورڈ اور ٹو فیکٹر اتنٹیکیشن کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے
سائبر سرکشا کے آسان اپائے آئیے کچھ سان لیکن بہتر ضروری باتیں یاد رکھتے ہیں پہلا کسی کے ساتھ او ٹی پی پین سی سی بیی یا پاسورڈ کبھی ساجھا نہ کریں دوسرا صرف بھروسے مند ویب سائٹ یا ایپ کا استعمال کریں تیسرا مو بائل اور ایپ کو سمے سمے پر اپڈیٹ کرتے رہیں چوتھا مضبوط اور الگ الگ پاسورڈ رکھیں پانچواں کسی بھی سمتھنگ لنک پر بنا جانچ کیے لنک کلک نہ کریں چھٹا ساروجنک وائی فائی پر بینکنگ یا بھگتان کرنے سے بچیں
بالکل بالکل یاد رکھیے پانچ منٹ کی ساودھانی آپ کی برسوں کی محنت کی کمائی بچا سکتی ہے
کیا خوب فرمایا کیا گجب کی بات کہی آپ نے بچوں اور بزرگوں کی سرکشا کے بارے میں کچھ بتائیں گی آپ
بالکل بالکل ا بچوں اور بزگ بزرگوں کو بھی آن لائن دھوکا دڑی کا زیادہ خطرہ رہتا ہے
کیا خوب کہا آپ نے ہم نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہے بچے جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کو کو بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی ان سے او ٹی پی بھیجتا ہے فون کر کے کہتا ہے تو وہ لوگ آسانی سے ان کو بیےوقوف بنا دیتے ہیں اور بچوں اور بزرگوں سے وہ لگ او ٹی پی لے لیتے ہیں اور بینک کے جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے موبائلوں کیی سب ان کے پاس چلی جاتی ہے جس سے ہمارے سنگ دھوکا دھڑی ہو جاتی ہے
بالکل بالکل انہیں انٹرنیٹ کا سرکت استعمال سکھانا اجنبیوں سے بات چیت میں ساودھانی برت نہ اور کسی بھی سندیکھ لنک یا کال کی جانکاری پریوار کو دینا بہت ضروری ہے اچھا اگر دھوکا دھڑی ہو جائے تو کیا کریں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
دیکھیے اگر ہمارے سنگ دھوکا دھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس پولیس پولیس اسٹیشن میں انفارم کرنا چاہیے دھوکا دڑی ہونے کے بعد ہمیں زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اپنے سے بڑے آدمی کو سے یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے اور لوگوں کے پاس ان باتوں کو نہیں بتانا چاہیے ہمیں جانکار لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے کہ اس چیزوں سے ہم کیسے بچے کوشش کرنی چاہیے پولیس اور سائبر اپرادھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اور کسی اور کے ساتھ دھوکا دھڑی نہ کر سکے
بالکل بالکل میں بھی اس میں اپنا مت دینا چاہتی ہوں کہ اگر دھوکا دھڑی ہو جائے تو سب سے پہلے گھبرائے نہیں سب سے پہلے اپنے بینک کو ترنت سوچنا دے تاکہ کھاتے کو سرکشت کیا جا سکے اس کے بعد سائبر اپراد کی شکایت سبندی سرکاری مادھیم سے درج کرائے اور سبھی سبوت جیسے اسکرین شاٹ میسج اور لین دین کی جانکاری سرکچت رکھیں
کیا گجب کی بات کہی ہے آپ نے سبحان اللہ جتنی جلدی کارروائی ہوگی پیسے واپس ملنے یا نقصان کم ہونے کی سباونا ات نی ہی بڑھ سکتی ہیں
بالکل بالکل آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا جتنی سودھا جنک ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی مانگتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی آپ کی نجی جانکاری بینک کھاتے محنت کی کمائی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں اسی لیے ہمیشہ ترک رہے سوچ سمجھ کر کلک کریں اور کسی بھی انج جان ویکتی پر ترنت بھروسہ نہ کریں
بالکل بالکل یاد رکھے سائبر سرکشا صرف وششجوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر انٹرنیٹ اپیو کرتا کی ذمہ داری ہے
کیا خوب کہا آپ نے پریرنا دائک سندیش پہلا ساودانی ہی سب سے بڑی مضبوطی ڈیجیٹل سرکھا ہے دوسرا او ٹی پی آپ کا ہے اسے کسی کے ساتھ ساجھا نہ کریں تیسرا سوچ سمجھ کر کیا گیا ایک کلک آپ کو بڑے آن لائن دھوکا دڑی سے بچا سکتا ہے
بالکل بالکل بہت بہت شکریہ اور ہمارے تمام سننے والوں کا بھی دل سے شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا
کیا مجھے آپ سوسل میڈیا ہیکنگ کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں گی
بالکل بالکل سوشل میڈیا ہینکنگ یہ ہے کہ جیسے ہم انجانے لنک پہ کسی بھی لنک پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے بینک اکاؤنٹ خالی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی انجانے لنکس پہ کلک نہ کریں کسی انجان ویکتی سے بات نہ کریں
سوشل میڈیا کے بارے میں ہم نے بھی تھوڑا سا اپنے وچار رکھنا چاہوں گی سوشل میڈیا میں ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات تو وہ ڈالنے لگتی یہ نہیں جانتے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے کبھی کوئی اپنی ڈیٹیل ڈال دیتا ہے کوئی اپنی ریل بنانے ڈال دیتا ہے اس کا نقصان بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے کی کئی لوگ اس کا فائدہ غلط اس چیزوں کے اس استعمال کرنے لگتے ہیں فوٹو ویڈیو کو کلک کاٹتے ہیں دوسرے جگہ ڈال دیتے ہیں جس سے ان لوگوں کے اندر نا ایک ایک وہ لوگ لوگوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں جبکہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا دوسرے لوگوں نے کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں نے تھوڑا سا جانا ہے جیسے فیس بک پہ میں نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا تھا کی ایک لڑکی کا ویڈیو آیا تھا اس لڑکی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا بٹ اس کی فوٹو کو کاٹ کےدوسرے کرائم کے سنگ استعمال کر دیا گیا تھا جس سے اس لڑکی نے لاسٹ ٹائم آتم ہتیا کر لی یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان تھا
بالکل بالکل اور یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم چیزوں کو آن لائن چیزوں کو دھیان سے نہ کرے دھیان سے نہ دیکھے مطلب اگر کوئی چیز ہمیں کہیں سے مل رہی ہے تو اس کو جگہ جگہ جیسے اے آئی پلیٹ فارم ہے الگ الگ جگہ پہ اس کو رکھ کے تولے سو مطلب الگ الگ جگہ پہ گوگل دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا ہے اے آی دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا ہے تو اس کو الگ الگ جگہ سے سرچ کرے اور مطلب ہر ایک لنک پہ یا پھر ہر ایک کسی کے کہںے پہ ہر ایک چیزوں پہ وشواس نہ کریں خود سے جانچے پڑتال کریں اس کے بعد سے بات کریں
کیا گجب فرمایا آپ نے آپ نے بالکل صحیح کہا ہم نے سوشل میڈیا پہ یعنی کئی طرح کی دیکھا ہے جو سرکار یوجنایں چلاتی ہے اس کے کئی سارے فیک آئی ڈی بنے ہوتے ہیں فیک فیک اس کے ایپ بتائے جاتے ہیں اس کا صحیح صحیح ایپ کے بارے میں پتا نہیں چل پاتا ہے بٹ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتا چل پاتا ہے کہ صحیح صحیح ایپ کیا ہیں جیسے ہم صحیح جانکاریاں کیا ہیں صحیح یوجنایں کیا ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتا چل جاتا ہے اور دنیاہی میں آس پاس کیا ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں اور کسی بھی کونے کی خبریں ہم گھر بیٹھے اپنے پاس لے سکتے ہیں
بالکل بالکل ڈیجیٹل بنی ہے لیکن سترک بھی رہی ہے اپنی جانکاری شرکت رکھ اور اپنے پریوار اور دوستوں کو بھی سائبر سرکشا کے بارے میں جاگروک کیجیے تو ہم یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم اپنے پریوار اور دوستوں کو بھی جاگروک کریں گے اس کے بارے میں
ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں خدا حافظ
اللہ حافظ خیال رکھ